وعلیکم السلام اس السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب
بس بڑھیا اللہ کا شکر ہے آپ سنا رہ ہیں آپ کیسے ہو
جی الحمد للہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور سب فیملی بھی ٹھیک ہے
ہاں بس آپ سب کی دعائیں ہیں آپ بتاؤ اور گھر میں ٹھیک ہے
ہاں اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے سب خریت سے ہیں سبھی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں
ہاں بس ٹھیک ہے باقی اور امی او ابو ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے سب
ہاں بس وہ تھوڑا سا ممی ممی طبیعتٹیک نہیں رہتی ہے کیک ہات گرم میں درا رہتا ہے کمزوری ج جیسی
اچھا تو پھر بہت زیارہ ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے
ہاں یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے مطلب جیسے ہم کھلائی سل بھی دھیان رکھتے ہیں ویسے ہمیں ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے
ا کرو یا وک کربحبح دھبحبح اٹھ نماز ادا کرو نماز کے بعد اپنا قرآن پڑھو پھر واک پہ نکل جاؤ صحت
یہ بس پیرنٹسوں کو امی ابو کو کیسے سے کرائے ہیں ان کی عمر کا حساب ہوتا ہے تھوڑا اور پھر گھر کی سو ذمہ داریاں ہوتی ہیں پ نہیں کر پاتے وہ لگ ایس تو سائز
نہیں تو ایکسرسائز نہیں کر پاتے جیسے صبح اٹھتے ہوں گے نماز کے لیے عبادت کرتے ہوں گے
جی جی جی
اس کے بعد اپنی عبادت پوری کرنے کے بعد صبح صبح میں وہ پہ نکل جائے
ہاں یہ مطلب مارننگ صبح صبح اپنا تم چلے جاؤ گے نا پارک وغیرہ تو تھوڑی سی ٹنی ہ ہوا لگتی ہے تازی ہ ہوا لگتی
بہت فرق پڑتا ہے اور پھر اپنی ڈیلی روٹین میں لائیں گے نا تو پھر دھیرے دھیرے آادت پڑ جائے اور کیا پتف دے چ
نہیں کوشش کوشش تو یہ کہ ممی اسرسائز وغیرہ کریں دھیان رکھیں اپنا اور باقی تو مساج وغیرہ ہوتی رہتی ہے ان سے اب ہم تم تو ہم عمر ہیں تو ہم تو خیر کر ہی لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہمیں وقت ملتا ہے اس حساب اچھا ہم اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں لیکن ان کا دھیان رکھنے والا تو کوئی ہے نہیں نا
کیا ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی عمر میں ہیک پین ہو رہا ہے
ہاں جی پم پین کسی کو سروائیکل ہو جاتا ہو ہے کسی کے کچھ ہو جاتا ہے مطلب بہت ساری پریشانیاں ہیں اور صرف یہ سب کچھ نا کھلائی ولائی سےحی ہے کیونکہ کھانے میں وہ بات نہیں ہے نا
پہلے تو لوگ گھر کا کھاتے تھے مرچ مسالے بھی ثابوت پیس کے کھاتے تھے اور املیٹ یٹ کھاتے ہیں پتسے لام کیا نہیں بھی یار
یہی تو
بھی کاؤ تو اس کے ساتھ پھر ایکسرسائز بھی کرو صحت بھی ضروری ہے اچھے سے اچھا کھاؤ صحت بھی دیکھو مگر اپنی صحت کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی کرو ہاتھ
جی جی جی جی
ہوں فون میں چلا کے دے دیا کر وہ فون میں چلا کر دیکھ لیں گے
میں تو صبح صبح یہ کرتی ہوں مطلب فون میں اپنے چلا لیتی ہوں ایک کاات کر کے دیکھتی ہووں تو تھوڑا سا لگتا ہے باڈی مطلب اسٹارٹنگ میں تو باری باری لگتی ہے کیونکہ آلکااتاتا ہےا بہت زیادہ کرنے میں کسی چیز کی ہمیں عادت نہیں ہو کسی چیز کے ایک دم آدر ڈالنا و کرو گا تو تھوڑا وزن ساگتا
رکا تو دکھتا ہے شریر جب کرو تھڑا سے الگ جا کے کچھ کریں گے تو تھوڑا مشکل تو لگے گا
جی جی جی جی
جب اپنی لائف میں روز کریں گے روزمرہ میں ہم اپنے
جی جی جی
آج کل ہم لڑکیوں کو نا بتایا نہیں جاتا اس چیز کے بارے میں نالج ہی نہیں ہوتی ورنہ ہم لڑکیوں کو ٹن ٹریننگ کرنی چاہیے جیس سے نا اگر جیسے شادی ہوتی ہے شادی کے بعد پھر بچے ہوتے ہیں اس میں باڈی پیک ہو جاتی کیونکہ باڈی کو عادت نہیں رہتی نا ن
جی جی جی اب دیکھو نا یہ جو نوجوان لوگ ہیں وہ جم وغیرہ جوائن کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ ویسے اپنے لیے ٹائم نہیں دے پائیں گے وگا وغیرہ نہیں کر پائیں گے لیکن ان کے پاس ایک بہانا ہو جائے گا کہ ہمیں جم جانا ہے
ا ٹ نا لڑکی کیونکہ جو ہوتے ہیں مسلس اسٹرانگ ہوتے ہیں مسلس اچھے والے مسلس بڑھتے ہیں تو اس سے آگے جات دقت نہیں ہوتی وٹ میں
ہاں
آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنی پرابلم ہو رہی ہے کمر میں درد ہو جاتا ہے گردن میں ہو جاتا ہے جیسے ہم ل چلا رہے ہیں یا اسکول کا کام کر رہے ہیں کالج کا کام کر رہے ہیں یا ہم بک پڑھ رہے ہیں تو ہمارا پوسٹر دیکھتا ہے کیسا ہوتا ہے
ہاں یہی تو مطلب تھوڑی دیر اگر آپ بکس وغیرہ کچھ لے کے بیٹھ جاؤے نا پڑھنے تو میکسمم آپ سے بیس سے تیس منٹ آدھے گھنٹے ہی بیٹھ سکتے تو زیادہ نہیں بیٹا رہا تھا ہم لگوں سے
تو پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد ہمیں اسٹریچنگ کرنی چاہیے نا جس سے ہمارا شریر تھوڑا ہماری نسے کھلے
ہاں
ہمارا پوسچر بھی صحیح رہے
جی جی جی ا وہی ہے جیسے جیسے دھیرے دھیرے م ٹائم ملتا ہے ویسے ویسے تو میں کر لیتی ہوں لیکن یہ ہوتا ہے بائی چانس کبھی کبھی نہیں ہو پاتا تو پھر وہی وزن سا لگتا ہے شریر
ا چاہیے اس کو ایکسرسائز بہت ضروری ہے زیادہ سے زیادہ انسان لگ پانچ منٹ کر لے تھوڑا سا شریر ہی ڈالے جس سے نسے کھل جائے اور جو بلڈ کا فلو ہے
ہاں دیکھو جب ہم چوبیس گھنٹے میں اپنے لیے دس پندرہ منٹ بھی نہیں نکال سکتے تو کیا آئی ہوگا ہم سے کہ
دیکھو ہم نا لڑکیوں میں یہ ہوتا زیادہتار یہ کر لے گھر والوں کے لیے وہ کر لے یہ کام کر لے وہ کام ے سارا ہمیشہ ہیٹ ہووچے گے د شرو کےیے ک
جی جی جی جی
لیکن اپنی صحت پہ دھیان نہیں دیں گے اپنے لیے دس منٹ نہیں نکالیں گے
ہاں ویسے بے شک ہم اپنا ادھر ادھر ٹائم ضائع کر دیں گے لیکن نا خود کی فٹنیس کے اوپر بات آئے گی نا وہ وہاں پہ ہاھت نہیں لگا سکتے ڑیم پے
اچ جبکہ آج کے ٹائم پہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہمیں اپنی صحت دیکھنی چاہیے ماشاء اللہ اللہ نے سب کو اچھی صحت دی ہے
کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں کہاں ہے کہ سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھو
ہاں جتنا زیادہ ہو سکتا کہ جتنا اچھے سے اچھا ہو سک اچھے سے اچھا کھاؤ اچھے سے اچھا اپنے پر دھیان دو لیکن وہی والی بات ہے کہ اپ پر دھیان ہی نہیں دے پا رہے ہیں
سوچتے ہیں آج کر لیں گے کل
ہاں ہاں بس یہ آج سے کل کل سے پرسوں یہ لتا رہتا ہے وہ وقت نکلتا جاتا ہے اور پھر ہم کمزور ہوتے جاتے ہیں
ہمیں نا ایسا کرنا چاہیے اپنی سوسائٹی میں نا ایک کمیونٹی وہ بنانی چاہیے واٹسپ گروپ اورہ پھر اویر چلانچی
ہاں لیکن ہاں اس سے ایک فائدہ ہوگا کہ ہم کمیونٹی ایک گروپ جوائن کر لیں گے نا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے سہارے سے نا ایک کانفیڈینس بڑھتا ہے کہ بھائی ہاں ہم کر سکتے تھینک پھر ایکسائٹمنٹ رہتی ہے کام کرنے اچھ
اور ملیں گے بیچھے ایک دوسرے سے بات کریں گے اچھے انویرنامنٹ میں جائیں گے تو صحت پیسے بھی اچھی ہوگی اس لیے دسے دوری ہے اور فٹنیس تواں بہت ہی ضری ہے آج کے ٹائم
ہاں اگر یہی تو محول اچھا ملے گا ہر میں ارز گھر میں نہیں جات کو کوئی کوئی کھلا اسپیس ہوناا اس میں ہی بیٹر ہوتی ہے کیونکہ جتنا ک ہ ہوا لگےا یہ نا اتنا اچھا ہم کھل کے ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں کیونکہ مورہ ہم ج ہم لڑکیوں وہ تو تھوڑی سا جھجک بھی رہتی ہے نا کہ ہم ایسے کریں گے سامنے سے یہ نہ دیک رے وہ نہ دیکھیے تو تھوڑا ڈر سا بھی رہتا ہے
اس لیے میں تو نا گھر پہ کر لیتی ہوں صبح صبح میں چھت پہ کر لیتی ہوں میں بچھا کے دالہ مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ تو یہ بھی ایجسٹشن نہیں رہتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے جک صبح صبح میں اتنے ز لین ہے اور جوٹتے ہیں زیادہ وہکی کرتے ہیں صبح صبح یوگا کرنا بہت اچھا ہوتا ہے یوگا کرنا چاہیے انسان کو
ہاں بس دیکھو پلان کرتے ہیں چار پانچ لوگ بیٹھ کسی دن ٹائم وائم نکال کے ذرا عید سے فارغ ہو جائے پھر اس کے بعد ایک گروپ وغیرہ بنائیں گے پھر اس میں تھوڑا سا ایکسرسائز وغیرہ کا کریں گے کیسے کیا کرنا ہے ایک ایک دن بانٹ لیں گے
تو تھوڑا ہیوی ہو جائے گا تو کنٹرول بھی کرو اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہاتھ پیر وڑنی پڑیں گے اسے تھوڑی ایکسرسائز تو ہو زیادہ زیادہ پانی بھی ہو زیادہ سے زیادہ تھوڑی بہت ایکسرسائز کر لو دس پندرہ منٹ
ہاں
نا روزمرہ کی زندگی میں اپنے لیے نکلتے نہیں ہیں دس
نہیں مڈم ضروری ہے ہمیں لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ابھی نہیں تھوڑی دیر میں کر لیں گے وہ تھوڑی دیر کرتے کرتے میں کہ تو رہی ہوں پورا دن نکل جاتا ہے اور پھر دوسا دن لگ جاتا ہے
پھر ایسی ک وہ سال ہو جاتے ہیں ہر انسان کر نہیں پاتا
بس میں تو بول رہی ہوں کہ چلو تھوڑا سا عید وغیرہ سے فارغ ہو کے پھر اس کے بعد گروپ وغیرہ بناتے ہیں اور ایک کو لیڈر وغیرہ بنا دیں گے اور
میں گروپ میں
اور پھر ڈے ڈے بارٹ دیں گے کہ بائی اس دن تمہیں یہ کرانا اس دن تمہیں یہ کرانا پھر اس سے نا مطلب ہمیں بھی لگے گا کہ ہم ٹیچر ہیں ہم ایک دوسرے کو گائڈ کریں گے
ایک دوسرے کی غلطیاں نکالیں گے تبھی تو
ہاں ہاں پھر اس سے ہمارا آتم سمان بڑھے گا ہمیں اچھا لگے گا ہمارے اندر کی اندر کی وہ ج جگہ جاسا ہو جائے گی نا ہمارے اندر کی ہاں ٹھیک ہے بھائی اب ایک گروپ بنا ہے ہم کچھ کر سکتے ہیں اور اس سے ہمارے فائد کچھ کوئی ہمار نقصان تو ہے نہیں جتنے ہم ٹھیک رہیں گے جتنے ہم ٹھیک رہیں گے اتنا ہی ہم اپنے ایمان کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے جتنی پھرتی آئے گی اتنا جلدی کام کریں گے ہم اپنا
چلو میں نا بناؤں گی گروپ پھر آپ کو ضرور میں بتاؤں گی ہے نا ٹھیک ہے گھر والوں کو س سمے سے ایکسرسائز کراتی رہے آپ بھی سک
ہاں ہاں جی بے شک بے شک بس آپ لوگوں کی تویں بقی تو بس ٹھیک ہے کر ہی رہے اور ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ